ہلو
ہلو آ رہے ہے
ہیلو
اور بھائی جان کیا حال ہے
خریت سب
ہاں
اور سناؤ بڑیا
پس ہماری تو ایک نگا ہے
اچھا ہاںارے یہاں تو کوئی نہیں ہے
ہاں
ابھی تو نہیں رہا ن کا کا اب کو نکا
ہاں ہاں بی بچے سب کھیلیےتے
اچھا اور ناشتہ میں کیا کیا
ہ میں بچے مانے نہیں جنک فوڈ وغیرہ لے کے آ جاتے ہیں آج کل
اچھا
ہ جنک فوڈ کے لیے ہونا ہے
شام صبح تو کچھ خالیا ہوگا شام صبح تو
ہاں بسم اللہ ہو گیا شام کو
چبسوللہ ہو ہے
اچھا تو ہمیں بھی بلاؤ گے نا
کیوں کیوں آ کو
اور کیا
ٹس کے لیے ہوتا ہے آنے جانے کے لیے ہوتا ہے بڑی سوہنی کڑی ملی ہے نگاہ والے
اچھا
ہوں اور بیگم صاحبہ کا کیا حال ہے
بیگ آپ تو نباز میں گئی ہے ابھی تو
کہاں گئی ہے والد کہاں گئی ہے کہاں گئی ہے
اچھا اچھا مسجد گئی ہے اکیلیے ج اکیلی جانے د
وہ چلے گئے ان کی وہ سات والانی چل گئی
اچھا اچھا اچھا آکا چلی گئی ہاں اچھا اچھا
وہاں کچھ پروگرام ہو رہا ہوتا
اچھا ہاں صحی ہے صحی ہے جانے تو ہماری تو اپنے والد کے یہاں گئی ہے ہ کیا نہیں ہمارے یہاں ہاں والد کے یہاں گئی ہے
تو اپنے ابا بولے یہ ساتھ میں
ابا بولے گا یہ ساتھ میں
اببا کو لے گئی ہے صیح ہے ہاں گھر پر یہو کہ لے
ہاں گھر بھائی یہ کہ بچے بھی سات میں چلے گئے نا دو
صحیح ہے صحیح ہے آنا چاہیے
مندر میں مسج ہے تو کچھ الگ الگ ہی الگ ہی چل رہا ہے وہاں تو
ہاں ہاں کوئی اور سنائیے سنگیت ونگیت کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا
سنگیت وغیرہ تو
سننی چاہیے سننے چاہیے نا ہاں کا انٹرسٹ ہے اور سنگیت سنگیت ہوتی ہیں سحی ہے سنگیت آتے ہیں سنگیت میں بہت کچھ آتا ہے نا سنگیت اپنے مڈ کے حساب سے آتے ہیں نا من پسند شخص کے حساب سےظہار بہت کچھ کرنے کو ملتا ہے سنگیت میں نا ہاں
اب تو نکا تواری کچھ نہیں ہے تو نکاح پگ تو فری ہو گئے سب لوگ
سی بائی تو پاس میں نہیں کہسوں مانی نہیں ہے جائیں گے دیکھو شام کو جائیں گے نیکا ہم
آپ دیکھیں کہیں گھومنے جانے کا وچار بن رہا ہے
اور سنائے ہیں اچھا تو چلے جاؤ کشمیر کی
کشمیر نہیں وہاں بل درگاہ دیکھنے جانے کا بچار ہے
اچھا اچھا اچھا ہ تو ابھی تو گرمی زیادہ ہے شام کو چلے ہی جانا
شام کو گیا بھی دو دن بعد جاؤں گے
ج اچھا اچھا اچھا صحیح ہے ہاں ویسے بھی گرمی زیادہ ہے نا
بول رکھتی ہے نا چادر چڑھانی ہے
اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا بالکل
اللہ تو سن ہی رہا ہے اللہ فلے پ تو بات ہی لگے
م اسناا
پورا مہینہار ہے آئے تو اس میں بھی دھیان دینا پڑے گا
ہ ہوں ہ دینا چاہیے دینا چاہیے کیوں نہیں دینا چاہیے چی ہوتی ہے دینے کی
رمضان کے نہیں نہیںنے تو ہو رہے تو پاس ہی وغیر رہتے یا نہیں
ہاں ہاں رہتے ہیں کیا نہیں رہتے ایک ٹم بسم اللہ ہوتا ہے
اچھا
ہ ا سے مھ نہیں ہوتا
بکرا ایدھر گئی تھی اس میں ڈال ہوا یا نہیں
ہاں اللہ ال چلتا رہتا ہے نا ہری بیگم ہے نا بیگم بیگم بیم بیگم جگہ ہوں ہوں گئی گ منقریں زیادہ کرتی ہے اس سے ہوںت بیگم کے زیادہ ن کر ہی رہتے ہیں
بیگم تو سوھی بھی ایسی ہی ہوتی ہے
ہوں
ارے بگ ہم تو رٹ جاتی ہیں
ہوں
بہت ٹائم میں تو منانا پڑتا ہے بی گ ہم کو
کبھی کبھی دیکھے دیکھے شوہر سو ٹھیک ہوتے ہے نا بلے بیگم ہوتی ہے نا بیگم ا تو بیگم یہ طرح کی بیگمیں ہوتی ہیں کہا تھا کچھ پتا ہی نہیں کب کیاان میں آ جائے کب کیا وہ ہو جائے
ارے وہ تو بہت کری بنتی ہے منتی نہیں ہے ایک بار گغسا ہو گ ہی دو
جی وہی تو
یہ تو آپ کی و تو مامدن ہوی سب
ہاں ہاں ہاں
اچھا ہے ہمارے یہاں تو کم بمنے تھوڑی بہاتیں ہیں
صی ہے اور سنائیے گرس پر سب کہہ دیا
سی گٹ سح آپ کے گھر بتائیے کیسے ہے
ہوں ہ لگے ہیں گرمی ہے کم وقت گرمی چین کا پڑنی دیتی ہے ہوں کچھ نہ کچھ گپت گپ کرنے کا من کرتا ہے تو من کیا آپ سے ٹائم دیا ہوں گرمی کم وقت چنے آ دیتی ہے ہی ہے
تو کت کام کرنے کاما ہی نہیں کرتا ہے
ہ ہ گپتگو گپتگو تھوڑا بات کرنے کا
اچھا اچھا
ہوں ہوں
س س اس سے فون کر لیا کرو
ا
فون کر لیا کرو
ہوں چلتا رہتا ہ تو
تو اچھا ہے
ہوں ہ ہوں
تو پر ملاقات نہیں ہوئی ہے
ملاقات کہاں ملاقات گرمی ایسیے ملاقات ہوتی رہتی ہے اتنا چیز کو کہاں ہوگی ملاقات
اچھا مسجد وغیرہ بلا لیجیے بیٹھنے کے لیے بیٹھ جا ہوا آرام سے مسجد
بیٹھیں گے کبھی یہاں بیٹھیں گے بیھ چحے گرمی ہو
تاج محل گھمو
گھومیں گے گھومیں گے گھومنے کے آنا دو ابھی کیا تھوڑا دولت کھانے میں دقت آ رہی ہے ابھی
ارے سب اللہ کرے گیا وہ ہوگا
ت اللہ میدوان ہو جائے پھر تووں
سب کے د ا
اللہ تعالی مہربان ہو جائے او ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس کو نہیں
اور گ مہ رکھا ہے گوں
ہ تو ہم وہ ہماری نہیں سنے گا تو کس کی سنے گا
ابھی تو آپ چلے جاؤ گھومنے کے لیے وہاں پر بچ ز وغیرہ
جائیں گے جائیں گے ہ اور سنگیت کا کیا خیال ہے
اسیسا
ہوں
ا کھانا پیتا
ہ بسم اللہ بسم اللہ ہو گیا ہو گیا ہ بسم اللہ میں گیا
ہاں کو جاتا ہے تو ہاں
کیا
ج بڑیاھر تو
ہوں ہوں چلتا رہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے آپ نے ٹائم دیا آپ کے لیے شکریہ ہے
ہ شکریہ
ہ کداب پیسہ اور کبھی کبھی یاد کر لیا کرو ہوں ا وہ آواز نہیں آ رہی کیا آواز آ رہی ہے
ہاں ریہ آارے سربا رہے ہیں سبا رہے تو ایک بار تو پھر ہمارے ساتھ چلنا پھر تو تاج محل دیکھنےے ہمیں دیکھنا دیکھا نہیں ہے آپ کے ادھر ہو تو
ہ ہ ہ ہ چلیں گے ک چلیں گے بھائیان چلیں گے
ہاں آگرہ ہی ہوا نا تاج محل
ہاں ہاں ہاں وہ تو وہیں رہے گا وہاں سے کہاں آئے گا
ممتاج بیگم کی یاد میں بناویا تھاا بھی سناائے کے
ٹھیک ہے آپ نے ٹائم دیا آپ کے لیے بہت بہت شکریہ خدا حافظ صاں
ددس
ٹھیک